ہیلو ہیلو
ہیلو
ہیلو آواز آ رہی ہے
ہاں آ رہی ہے اور اور کیسے ہو
ہم تو ٹھیک ہیں آپ بتائیے
بس میں بھی بڑھیا ہوں بہت دن بعد یاد کیا
کیا کرے فرصتی نہیں رہتی ہے گھر والوں سے تو
ارے اتنی بھی بزی مت رہا کرو نہیں کر لیا کرو ایسے فون کرنے سے پتا ہے کیا ہوتا ہے اب گھر کو دیکھ رہے ہو ساری چیزوں کو مینج کر رہے ہو تو فون کرنے سے پتا ہے کیا ہوتا ہے جو ایک نوٹ ہوتا ہے نا مائنڈ میں وہ کم ہو جاتا ہے
رہتی تھی اتنا گھر کا لوڈ ہے اس کی وجہ سے ہم کر نہیں پاتے ہیں کسی کو کال
ہوں
ٹائم ہی نہیں ملتا آج آج آپ نے کال کرا آج آپ نے کال کرا تو اٹھا لیا تو ایسے ٹائم ہی نہیں رہتا ہے میرے پاس
نہیں بھائی کر لیا کرو میں تو یہی سوچ رہی تھی کہ لگتا ہے کہ بھول گائے وہ کیا ہے اتنا بھی بزی مت رہو
وہی ہے تھوڑا گھر کا کام رہتا ہے ہاں سب ٹھیک ہے ابھی تھوڑا سا ممی کی طبیعت خراب چل رہی ہے تو اس کی وجہ سے تھوڑا اور دقت رہتی ہے
کیا ہو گیا ممی کو
وہی بی پی ہائی اور شوگر وگر
اچھا تو کہیں دکھایا نہیں کیا
چل رہا ہے علاج ڈاکٹر کو دکھایا تھا وہ دوا دی
بتاؤ ممی کی طبیعت خراب تھی اور بتایا تک نہیں بتانا چاہیے تھا
کیا کروں
ہاں ان کا دھیان وان رکھو
ہاں دھیان رکھتے ہی ہیں
ہے نا اب اتنے بھی کام میں بزی نہ ہوں اور دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے گھر پہ اتنی ساری چیزوں کو مینیج کر رہے ہو
ہاں ایسے اسکول کالج جاتے ہیں کالج کے بعد پھر جاب پہ جانا رہتا ہے پھر تھک جاتے اسی لیے کسی کو کال نہیں کر پاتے آگ سو جاتے
اچھا اچھا اور کالج میں کیا کر رہا ہے
کالج میں ایل ایل بی کرنا ہے
اریے یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے
کیونکہ یہ سب بول رہے تھے کہ ایل ایل بی ایل ایل بی ایل ایل بی کرنے سے مطلب تھوڑا تمہیں وہ رہے گا اور تمہارا مطلب اچھا کریئر بھی بن جائے گا
ہاں لیکن بہت اچھا چنا ہے اس کو مین اس پہ فوکس کون لیکن تھوڑا محنت کرو اس میں محنت کی ضرورت ہے
جی
اور باقی سبجیکٹ اس کے بہت اچھے ہیں اور آگے چل کے تمہیں سکسیز بھی ملے گا
ہاں وہ تو ہے
اور کیا پرائیویٹ جاب کر رہے ہو بیٹا میں تو جاب کر رہی ہوں اور میری تو ایل ایل بی کمپلیٹ ہو گئی ہاں کافی ٹائم ہو گیا یہ ایل ایل بی میری کمپلیٹ ہو گئی ہے
میرا تو وہ گیا ہے نا ہم نے اتنے مطلب کیا ہوا تھا تھوڑا گھر میں دقت ہو گئی تھی تو ہم نے پڑھائی چھوڑ دی تھی ابھی اسٹارٹ کری ہے
اچھا اچھا اچھا نہیں کوئی بات نہیں اگر اسٹارٹ کریے تو وہ دھیرے دھیرے ٹھیک ہو جائے گا ٹھیک ہے تو پرائیویٹ نوکری کر رہے وہ لگتا ہے
ہاں پرائیویٹ تو یہی ہے سمجھیے ایک دکان ہے اس میں جاتے ہیں مطلب ان سے بتا دیتے بھائی ہم کو کالج جانا رہتا ہے کالج کے بعد آ سکتے ہیں تو ان نے والولا ٹھیک ہے
نہیں بہت بڑھیا ہے اور پڑھائی مت چھوڑناا ٹھیک ہے پڑھائی کو کرتے رہنا ہے نا اور گھر پہ سب لگ ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہی ہیں وہی ا اب اب سب بڑے ہو رہے ہیں اب سب بڑے ہو رہے ہیں چھوٹی بہنیں بھی ہیں ان کی شادی بھی کرنی ہے اس کا بھی لوڈ ہے امی کی طبیعت خراب اس کا بھی لوڈ ہے
ہاں یہ تو بات بھی کافی دن ہو گئے وہی میں نے کہا کہ کافی دن سے نہ فون کیا نہ ملے کہ کیا ہو گیا کہ بات ہی نہیں ہو پا رہی تھی تبھی میں نے کہا اس کیلاؤ آج بات کرتے ہیں
ہاںاں وہ تو ہے اب وہی مطلب آپ بولیے بولیے کیا بول رہی تھی
نہیں لیکن پریشان نہیں وہ سب ٹھیک ہو جائے گا تب اچھا ہوگا بس یہ ہے کہ تھوڑا سا دھیان دو اور پڑھائی میں تھوڑا سا فوکس کرو ہے نا
ہاں بس اس دیکھیے آپ آ نے آج کال کر لیا تو تھوڑا ویسا تھوا مائنڈ فریش بھی ہو گیا ایسا تو ایسے رات میں یہی سوچتا رہتا ہ ابھی اب ابھی آیا ہوں اب کیا کروں گا اور مطلب یہی رہتا ہے دماغ میں کچھ نہ کچھ چلتا رہتا ہے
ہوں جی بالکل صحیح بات ہے کہ بھائی یہ انسان اکیلے مینج کرنے والا نا آپ کو بہت سارے دماغ میں ٹینشنیں رہتی ہے
الجھنےیں بھی ہوتی ہیں ارے مل لیا کرو کبھی اچھی چیزیں سمجھائی جائے گی اور کچھ اگر ہیلپ کی ضرورت ہوگی تو پھر دیکھا جائے گا کیسے کیا ہوگا ہے نا
ہاں وہ تو ہے اب تو دیکھیے بھائی ہے وہی اب سنڈے کو چھٹی رہتی ہے سنڈے کو دیکھیے اب ملنے آپ آئیں گے تو آ جائیں گے کنڈے کو یہی رہتا ہے کہ گھر کا کام کرنا رہتا ہے گھر کی تھوڑا ممی لوگوں کو اتنا وہ نہیں رہ دینا رہتا ہے کہ ممی لوگ کرتے رہے کام تھوڑا بہت س پھائی پائی خود اپنے آپ سے کر دیتے ہیں
اکیلے ہاں ایسے لیکن اکلے پریشان ہو جاؤ گے ایسے جب ملتے رہو گے نا لوگوں سے تو تھوڑا سا دماغ بھی فریش رہے گا اور کام بھی ایزی کر پاؤ گے
ٹھیک ہے آپ جب بتائیے گا پھر ہم لوگ ملتے ہیں پھر صیں چلتے ہیں
ہمارے بالکل تھوڑا س اپنے مائنڈ کو ایک سیٹ اپ کو اچھا کرو دیکھو جب تک ایک ہی چیز میں رہو گے نا تو دماغ وہ کام نہیں کرتا ہے تھوڑا سا گھومو گے ملو گئے تو چیزیں اچھی ہوتی ہے پازیٹیو وے پہ اگر جاؤ گے تو اور اچھے سے سوچ پاؤ گے
گھومنے کے لیے تو گھوم سکتے ہیں مگر وہی ہے نا پھر اب ہم گھومنے کے لیے دھیان دیں گے پھر گھر والوں پہ مطلب گھر والوں پہ پھر وہ رہتا ہے لوڈ پڑ جاتا ہے ہمیں اب
نہیں ایکچولی میں دیکھوں کب ہاں وہ دیکھو دماغ کو اچھا رکھنے کے لیے بھی تھوڑا سا یہ ساری چیزوں پہ دھیان دینا پڑتا تو ایسے تو بہت بزی رہو گے پتہ ہے خود بھی بیمار ہو جاؤ گے ایسے
ہاں تھوڑی بہت میری بھی طبیعت ہی خراب چلیے کبھی فیور رہتا ہے کبھی سر میں درد ریگولر سر میں درد رہتا ہے
ہاں یہ تو پھر ٹینشن والی چیزیں ہے نا یہ ہونا نہیں چاہیے اچھا
ہاں
نہیں دھیان رکھو بھائی اور بہت ساری چیزوں کو بہت دھیان بھی رکھنا ہے دیکھو ممی تمہاری طبیعت خراب رہتی ہے بہنیں بھی ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے گھر کو بھی چلانا ہے ہے نا تو بہت ساری چیزیں مینج کرنی ہوتی ہیں تو اپنے حساب سے چیزوں کو دیکھ تو چلو نہیں لیکن اس سے پہلے ملو ٹھیک ہے تو تھوڑا سا مائنڈ بھی اچھا ہوگا
جب سے اسکول ختم ہوا تھا تب سے ہم لوگ اس کے پاس کبھی ملے ہی نہیں ہیں
وہی تو میں سوچتی تھی ب صحیح بات ہے میںف دن سے سوچتی تھی تمہارے بارے میں کہ پتہ نہیں کہاں کیا گھر ہے پھر میں نے سوچا پتا نہیں تم کر پاؤ نہیں تو میں نے آج بس بیٹھی تھی تو میں نے کہا لو بٹ دیکھوں شاید تمہارا کون اٹ جائے لیکن اب پتا چلا ہے کہ بھیا بہت بزی چل رہے تھے اس لیے نہ بھی کچھ نہیں کہہ پا رہی تھی نہیں لیکن اب تو کوئی بہانا نہیں ہے ٹھیک ہے لیکن اب ملنا
ش شااہید سے آپ میں آپ نے نمبر چینج کرایا ہم نے پرانے والے نمبر پہ کال کرا تھا تو لگا نہیں تھا
اچھپ ہو سکتا ہے کیونکہ وہ کالج ٹائم کا نمبر تھا وہ اور سرور وغیرہ کی دقت ہوتی ہے تو پھر ہو سکتا ہے میں نے نمبر چینج کر دیا ہو تو دیکھو لیکن میں نے کیا نا فون لگ گیا
میں نے نہیں کرا کیونکہ سب سب کے پاس ایک ہی نمبر ہے پورے گھر والوں کے پاس اور سب کے پاس یہی نمبر ہے اسی وجہ سے ہم نمبر نہیں ہمیں کرنا نمبر تین کیونکہ بہت ایسے مطلب کال آتے رہتے ہیں
ہاں یہ تو بات ہے لیکن پتا ایک چیز بہت اچھی ہے کہ اچھا ہوا نمبر نہیں چینج کیا آج دیکھو میں نے ایسا کلے فون کر دیا چلو لیکن اٹھ گیا کم سے کم حال چال پوچھنے کو مل گیا کہ کیسے ہو
جچ اچھا وہ آپ نےبھی کال کر لیا ابھی کوم پر سے آیا تھا بس کھانا کا تھا تو سونے جا رہا تھا آپ کال نہ کرتی تو سو جاتا پھر آپ کال بعات نہ کرتی تو اٹا نہا
چے لیکن ص تھکان ہو جاتی ہو بھی صبح سے نکلنا ہے
کالج کالج سے پھر آیا پھر کھانا کھا کے پھر کام پہ چلاے گیا تھوڑا کام پہ لوڈ رہتا ہے کام پہ ہے بھاریے سامان اٹھا کے ادھر کرنا رہتا ہے
ہاں بھائی ورک تو بہت زیادہ تمہارا بہت ہارڈ ورک تو اس کو لے کر کے تو بھائی محنت تو ہے پھر آرام کی بھی ضرورت ہے
وہی ایپ اب آپ نے کال کرا تھوڑا مطلب یہ رہتا ہے کہ ابھی ابھی یہی ہوتا ہے کل جیا تو سو گیا ہوتا ہے تو لیٹا رہتا ہے کوئی نہ کچھ نہ کچھ من میں خیال چلتا رہتا کہ اب کیا کل کا کیا کرنا ہے آپ کل اھیں گے یہ وہ
جی
سنڈے کو ملتا سنڈے کو بھی اتنا فری نہیں رہتا ہوں جی اب دیکھیے آپ نے بولا ہے تو تھوڑا ٹائم نکال کے آپ سے ملنے آ جائیں گے
جی بالکل میں تو یہی چاہتی ہوں کہ دیکھو تم لوگ خود ترقی کرو خود آگے بڑھو کام کرو جس چیز میں مجھ سے ہیلپ کی ضرورت ہے مجھ سے پوچھو نا اور اپنا لیکن دھیان رکھتے ہوئے
ہاں دھیان تو رکھتے ہی ہیں مگر تبھی کیا ہے دھیان تو رکھا ٹینشن کے مارا وہی ادھر دھیان رکھنا بھی دھیان رکھنا بھی بھول جاتے ہیں
ہاں صحیح بات ہے اب وہ تو مجبوری ہے کہ اس کو کرنے ہی کرنا ہے
جی
نہیں لیکن یہ ساری تو ہو سکتا کیا میں یہ کہہ رہی ہوں جب خود ٹھیک نہیں رہو گے تو اتنا برق لوٹ کیسے اٹھاؤ گے
ہوں وہ تو ہے
ہے نا تو بس یہی کہنے کا مطلب ہی کہ اتنا دھیان رکھو ورکلوڈ کو اتنا اٹھانا ہے اپنے آپ کو اتنا پریپیئر رکھو تو اچھے سے ساری چیزوں کو مینج کرو
ٹھیک ہے چلیے نیند بھی آ رہی ہے میں جا رہا ہوں سونے
ہاں ہاں بالکل سو جاؤ اور مجھ سے ملنے ضرور آنا ہے
ٹھیک ہے سنڈے کو آتا ہوں
جی جی بالکل بالکل